جی
ہلو
ہاں بولیے آپ کا آواز آ رہا ہے ہاں ہلو
ہیلو
السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ سلمان بھائی کیسے ہیں سب خیریت ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ سن گھر میں سب لوگ کیا ایسے ہیں
الحمد للہلہ سب لوگ اللہ کے کرم سے اچھے ہیں امی ابو بھی ٹھیک ہیں آپ کے یہاں سو پیسے ہیں
یہاں بھی سب ٹھیک ہے آج صبح کھیت کی طرف گیا تھا بارش کے بعد ہریالی دیکھ کر دل خوش ہو گیا
بالکل صحیح کہا ہے آپ نے ہریالی دیکھ کر انسان کو سکون ملتا ہے ویسے آج ک کل ہمارے گاؤں میں بھی کافی لوگ پودے لگانے کی بات کر رہے ہیں
یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا اگر ہر گھر ایک ایک پیڑ لگائیں تو کچھ سالوں میں پورا علاقہ ہرا بھرا ہو جائے گا
جی ہاں اسلام میں بھی پیڑ لگانا بہت نیک کام مانا گیا ہے اگر کوئی انسان پیڑ لگائے اور اسے انسان پرندہ یا جانور فائدہ اٹھائے تو اس کا سباب ملتا رہتا ہے
بالکل بالکل اس لیے ہمیں سے باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ خود شروعات کرنی چاہیے
آپ نے صحی کہا میں سوچ رہا تھا کہ اس جمعے کے بعد مسجد کے باہر لوگوں سے بات کہ جائے کہ سب مل کر پودا روپن کرے
بہت اچھا خیال ہے اگر امام صاحب بھی اس بارے میں دو بات کہ دیں تو لوگ اور بھی اتساہ سے جڑیں گے
صحی بات لوگ جب دن اور سماج دونوں کی بھلائی سمجھیں گے تو ضرور آئیں گے آگے
ہاں میں چاہتا ہوں کہ صرف پودے لگا کر چھوڑ نہ دیں بلکہ ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی بانٹ دیں
بالکل کئی جگہ لوگ فوٹو کھنچوا کر پودے لگا دیتے ہیں لیکن بعد میں پانی تک نہیں دیتے ایسا نہیں ہونا چاہیے نا
ہوں سی بات ہے میرا سجھاؤ ہے کہ ہر محلے کے پانچ دس نوجوان مل کر ایک ٹیم بنائیں
اچھا رہے گا ہر ٹیم اپنے علاقے کے پودوں کی دیکھ بھال کرے گی
اور بچوں کو بھی ساتھ جوڑنا چاہیے جب بچپن سے پیڑوں کی اہمیت سمجھ آئے گی تو وہ بڑے ہو کر بھی پریاورن کا خیال رکھیں گے
صی کہا اسکول میں بھی اس وشے پر کاریہ کررم ہونا چاہیے
ہوں سی بات صرف پیڑ ہی نہیں صاف سفائی پر بھی دھیان دینا ضروری ہے جہاں گندگی ہوگی وہاں بیماری بھی بڑھے گا
جی ہاں ہمارے سماج میں صفائی کی عادت اور مضبوط ہونی چاہیے اسلام بھی پاک کی جگہ پر بہت زور دیتا ہے
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کوڑا سڑک کنارے پھینک دیتے ہیں اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے تو گاؤں بہت سندر دکھے گا
بالکل اگر ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائیںنگے کوڑا ادھر ادھر نہیں پھینکنا ہے تو دھیرے دھیرے پوری سوچ بدل جائے گی
ہوں سماج کا سدھار چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہی شروع ہوتا ہے
صحیح کہا آپ نے ایک نیک کام دوسرے نیک کام کی راہ کھول لیتا ہے
میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے مہینے برسات رہتے ہوئے آم نیم پیپل اور جامن کے پیڑ لگایا جائے
بہت بڑھیا پھلدار اور چھا دار دونوں طرح کے پھل ہونے چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی فایدہ دےگا
اور ہر پودے پر اس کا نام اور لگانے والے ویکتی کا نام بھی لکھ دیں تاکہ کہ لوگ ذمہ داری محسوس کریں
یہ طریقہ بہت اچھا رہے گا لوگ اپنے پودوں کا خاص دھیان رکھیں گے
اچھا سلیم میاں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ سماج کے سدھار کے لیے صرف پودے لگانا کافی نہیں ہے
جی بالکل میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا سماج کا سدھار صرف پیڑ لگانے سے نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو اس سوچ بھی بدلنی ہوگی
بالکل صحیح فرمایا آپ نے اگر دل اور سوچ اچھی ہوگی تو ہر کام اپنے آپ اچھا ہوگا
آج کل سب سے بڑی ضرورت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضی اور جھگڑے بڑھ جاتے ہیں
ہاں ہمیں آپس میں محبت اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے پیار سے سمجھانا چاہیے
ہمارے گاؤں نوجوان اگر مل کر سماجی کام کرے تو بہت فرق پڑے گا
بالکل بالکل کبھی پودا روپن کبھی صاف سفائی ابھیان کبھی غریب پریوار کی مدد کبھی اسکول کے بچوں کو کتاب دینا
اور بزرگوں کی کھیت کو بھی کرنا چاہیے ان کی تجرببے سے بہت کچھ سیکھنے ملتی ہے
جی ہاں آج کل کئی نوجوان اپنے بزرگوں کے ساتھ کم بیٹھتے ہیں جبکہ ان کی نصیحت زندگی میں بہت کام آتی ہے
ایک اور بات ہمیں پانی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے پودے تبھی اچھے سے بڑھیں گے جب پانی کی قد رہو گی
صیحیح کہا بارش کا پانی جمع کرنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے اس سے کھیتوں اور پودوں دونوں کی فائدہ ہوگی
ہمارے کھیتوں کے کنارے بھی پیڑ لگایا جا سکتے ہیں اس میں مٹی کا کم ہوگا اور گرمی بھی کم لگے گی
اور پکچھیوں کو بھی رہنے کی جگہ ملے گی جب پیڑ بڑھیں گے تو چیڑیوں کی آواز سے پورا ماحول اچھا ہو لگے گا
الحمد للہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر نعمت کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے
بالکل بالکل اگر ہم دھرتی کا خیال رکھیں گے تو آنے والی نسلیں بھی ہمیں دعا دیں گی
میں سوچ رہا ہوں کہ محلے کے بچے کے بیچ ایک چھوٹا سا کاریکرم رکھا جائے جو بچہ سب سے اچھے سے اپنے پودوں کی دیکھ بھال کرے اس سے انعام لیا جائے
ماشاء اللہ یہ بہت اچھا خیال ہے اس سے بچوں میں ذمہ داری آئے گی
اور ہر جمعے کے بعد پانچ دس منٹ سارے کاموں میں کام پر بھی بات چیت ہو جائے تو لوگ جاگروک ہو
جی ہاں ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ پیڑ صرف آج کے لیے نہیں بلکہ کئی پیڑھیوں کے لیے ہوتے ہیں
بالکل ل نیم یا آم کا پیڑ کئی سالوں تک لوگوں کو فائدہ دیتا ہوں
اور ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ لگائے ہوئے پودے کے چاروں طرف سرکشا کے لیئے جالی یا بانس لگا دیں تاکہ جانوروں انہیں نقصان نہ پؤںچ
نہیں کہ کئی بار پودے اس لیے سوکھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو دیکھ بال ٹھیک سے نہیں ہوتی
سماج کی بلائی میں ہر کسی کا حصہ ہونا چاہیے بچے نوجوان بزرگ سب کا
انشاء اللہ اگر سب مل کر کام کریں گے تو ہمارے گاؤں صاف کارا بھھرا اور مثال بننے والا گاؤں ہوگا
امین اچھا سلیم میاں اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس پورے ابھیان میں گاؤں کے لوگوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑا جائے
جی سمج بھائی یہی سب سے اہم بات ہے آئیے اس بارے میں لوگوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود مثال بننا ہوگا جب لوگ دیکھیں گے ہم نیمت روپ سے پودے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تب بھی پریرت ہوں گے
بالکل بالکل صرف ایک دن کا کاریہ کررم نہیں ہونا چاہیے ہر ہفتے تھوڑا تھوڑا سمئے نکال کر پودوں کو دیکھنا پانی دینا اور ان کی حالت جاننا بھی ضروری ہے
میں سوچ رہا ہوں کہ ہر رووار صبح کچھ نوجوان مل کر پورے گاؤں کا چر لگا پے سکھ رہے ہ وہاں ترنت ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں
یہ بہت اچھا رہے گا ساتھ ہی اگر کسی کو نئے پودے چاہییں ہو تو مل کر ان کی ویوستھا بھی کر سکتے ہیں
جی ہاں پنچایت اور ون وباگ سے بھی پودے مل سکتے ہیں اگر صحیح طریقے سے بات کی جائے تو اس اچھی مدد مل سکتی ہے
صحیح کہا سماج کی بھلائی کے کام میں سب کا سہیوگ لینا چاہیے
اور جو لوگ کھیتی کرتے ہیں انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ کھیت تو کی مڑ پر پیڑ لگانے سے بشم فہ نہیں ہوگا
بالکل بالکل اس سے چھایا ملے گی مٹی سرکچت رہے گی اور واتاورن بھی اچھا رہے گا
ایک اور بات ہے ہمیں بچوں کو موبائل سے تھوڑا سمے نکال کر پرکرتی کے بیچ جیے جانا چاہ گ
تو صحیح کہا ہے جب بچے خود پودا لگائیں گے اور اسے بڑا ہوتے دیکھیں گے تب انہیں اس سے اپناپن محسوس ہوگا
میں چاہتا ہوں کہ ہر عید یا کسی خوشی کے موقع پر ایک پودا ضرور لگائے گا
مساء اللہ یہ بہت اچھی پرمپرا بن سکتی ہے خوشی کے ساتھ ن نیک کام بھی ہو جائیں گے
اور اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو شادی ہو کوئی خوشی ہو کوئی بھی موقعے پر کبھی لوگ پودا لگائے ہو
اس سے ہر خوشی کی یاد ایک پیڑ کے روپ میں ہمیشہ رہے گی
سماج سماج کے سدھار میں ایک اور ضروری بات ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا
جی ہاں اگر کسی غریب پریوار کو ضرورت ہو تو لوگ مل کر اس کی مدد کریں کسی بچے کی پڑھائی روک رہی ہو تو اسے آگے بڑھائیں
بالکل بالکل علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے پڑھا لکھا سماج کی سماج ہی صحی فیصلے لے سکتا ہے
اور ہمیں نوجوانوں کو نشل جھگڑے اور بیکار کی عادت سے دور رکھنے نہ صحت بھی کرنی چاہیے
صحیح کہا اگر نوجوان اچھے راستے پر رہیں گے تو پورا سماج بوت ہوا
مجھے خوشی ہے کہ آج ہمار نے پودا روپن کے ساتھ ساتھ سماج کی بھلائی کی بھی اتنی اچھی بات ہے کہ
الحمد للہ باتیں تبھی کام کی ہوگی جب ہم ان پر عمل بھی کریں گے
انشاء اللہ اگلے جمعے کے بعد ہم محلے کے لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی بیٹھک رکھیں گے
جی اسے پودا روپن صفائی پانی کی بچت اور بچوں کی تعلیم ان سب وشیوں پر بات کریں گے
اور ہر پریوار سے کہیں گے کہ کم سے کم ایک پودا ضرور لگائیں اور اس کی ذمہ داری بھی کھود لیں
انشاء اللہ اگر سب ساتھ دیں گے تو ہمارا گاؤں پہلے سے زیادہ صاف آرام آرام حال بنے گا
امین اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما
عمل آمین اچھا سلمان بھائی پھر جیسے جلد ملتے ہیں السلام
سلی م بات اور سوچ رہا تھا پودا روپن کے ساتھ اگر ہم اپنے گاؤں کے پرانے تالاب کنوں کی بھی صفائی کرا دیں تو پانی کی بھی اچھی ویوستھا ہو جائے گی